السلام علیکم کیسے ہو
وعلیکم السلام الحمدللہ میں ٹھیک ہوں تم سناؤ کیا حال
میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں آج اسکول سے واپس آتے ہوئے میں موبائل فون کے بارے میں سوچ رہا تھا
اچھا موبائل فون کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے
بس یہی کہ موبائل فون آج کل ہماری زندگی کا کتنا اہم حصہ بن گیا ہے صبح اٹھتے ہی لوگ سب سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے بھی موبائل ہی استعمال کرتے ہیں
بالکل صحیح کہا آپ نے موبائل فون نے ہماری زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے آج کے دور میں شاید کوئی ایسا گھر ہو جہاں موبائل نہ ہو
مجھے یاد ہے جب میرے والد نے پہلی بارو اسمارٹ فون خریدا تھا اس وقت مجھے بہت حیرت ہوئی تھی کہ اتنی چھوٹی سی چیز میں اتنے سارے کام کیسے ہو سکتے ہیں
ہاں پہلے موبائل فون صرف کالز اور میسیج کے لیے استعمال ہوتے تھے لیکن اب تو یہ ایک چھوٹا سا کمپیوٹر بن گیا ہے
بالکل اس میں کیمرہ بھی ہے انٹرنیٹ بھی ہے کیلکولیٹر بھی ہے الارم بھی ہے اور مزید بہت سی سہولیاتیں بھی موجود ہے
اس لیے موبائل فون کو آج کی جدید ٹیکنالوجی کو ایک عظیم تحفہ کہا جاتا ہے
موبائل فون کا سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود شخص شخص سے فورا ضابطہ کر سکتے ہیں
جی بالکل اگر ہمارا کوئی رشتتے دار یا دوست کسی دوسرے شہر یا ملک میں ہو تو ہم اس سے چند لمحوں میں بات کر سکتے ہیں
اور ویڈیو کالس کی وجہ سے تو دوریا بھی کم ہو گئی ہے
جی ہاں بالکل ویڈیو کال کے ذریعے ہم نہ صرف بات کر سکتے ہیں باقی ایک دوسرے کو دیکھ پی سکتے ہیں
مجھے لگتا ہے موبائل فون نے کمیونیکیشن کو بہت بہتر بنا دیا ہے
جی بالکل میں بھی اسی بات سے متفق ہوں آج کے کسی ضروری پیغام کو پہنچانے میں صرف کچھ سیکینڈس لگتے ہیں
میں اکثر اپنے ہوم ورک کے لیے موبائل فون پر معلومات حاصل کرتا ہوں
میں بھی ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھتی ہوں جو پڑھائی میں بہت مدد کرتی ہے
خری دفاٹ ٹیچر بی اسائنمنٹس واٹسپ گروپ یا آن لائن پلیٹ فارمس کے ذریعے بیچتے ہیں
جی ہاں بالکل اور سٹوڈنٹس انہیں فورا حاصل کر لیتے ہیں اس سے وقت کی بچت بھی ہوتی ہے ج
موبائل فون کی وجہ سے آن لائن لرننگ کا رجن بھی بہت بڑھ گیا ہے
بالکل اب لوگ گھر بیٹھتے کورسز کر سکتے ہیں اور نئی اسکلس سیکھ سکتے کہ ہیں
ج اگر کسی کو انگلش سیکھنی ہو یا کمپیوٹر اسکلس حاصل کرنی ہو تو موبائل فون بہت کام آتا ہے
جی ہاں بالکل موبائل فون علم حاصل کرنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے جس سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں
موبائل فون ایمرجنسی سچویشنس میں بھی بہت اہمیت رکھتا ہے
ہاں بالکل اگر کسی کو فورا مدد کی ضرورت ہو تو ایمرجنسی سروسز کو کال کی جا سکتی ہے
اس کے علاوہ لوکیشن شیئرنگ اور میپس کی سہولیات بھی بہت پائے د ماند ہے
جی ہاں بالکل اگر کوئی شخص کسی انجان جگہ پر ہو تو میپس اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں
موبائل فون نے شاپنگ کو بھی بہت آسان بنا دیا ہے
جی ہاں بالکل اب لوگ گھر بیٹھتے آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں
ج بینکنگ کے نام پہ بھی موبائل کے ذریعے آسانی سے کی جا سکتی ہے
جی ہاں بالکل پیسے ٹرانسفر کرنا بلز جمع کرنا اور اکاؤنٹ چیک کرنا سب موبائل فون سے ممکن ہو سکتا ہے آج کل کی جنریشن میں
موبائل فون منورنجن کا بھی ایک بڑا ذریعہ ہے
جی ہاں لوگ اس پر سانگ سنتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں اور گیمس کھیلتے ہیں
کبھی کبھی جب میں تھک جاتا ہوں تو موبائل پر نشید یا انفارمیٹو ویڈیوز دیکھ لیتا ہوں
میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں لیکن ہر چیز کی طرح موبائل فون کے کچھ نقصانات بھی ہیں
بالکل ہر فائدے کے ساتھ کچھ نقصانات بھی موجود ہوتے ہیں
موبائل فون کا سب سے بڑا نقطہ نقصان مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ اس کے آدھی ہو جاتے ہیں
ہاں کچھ لوگ اتنا زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں کہ انہیں اس کے بغیر بے چینی محسوس ہوتی ہے
جی ہاں میں نے دیکھے ہیں کہ کہیں اسٹوڈینٹس پڑھائی کے بجائے سوشل میڈیا پر اپنا زیادہ وقت گزارتے ہیں
اور پھر جب امتحان قریب آتے ہیں تو انہیں پچھتاوا ہوتا ہے
جی بالکل موبائل فون کا غلط استعمال تعلیمی نقصان کا سبب بن سکتا ہے
سوشل میڈیا بھی کبھی کبھی وقت ضائع کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے
ہاں لوگ صرف کچھ منٹس کے لیے موبائل کھولتے ہیں اور پھر گھنٹوں اس میں مصروف رہتے ہیں
میرے ساتھ ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے
میرے ساتھ بھی اس لیے ہمیں اپنے موبائل کے استعمال کا وقت مقرر کرنا چاہیے
موبائل فون آنکھوں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے
ہاں دیر تک اسکرین دیکھنے سے آنکھوں میں درد اور جلن محسوس ہو سکتی ہے زیادہ تر رات کو دیکھنے میں
کئی دفعہ موبائل زیادہ یوز کرنے سے میرا سر بھی دکھنے لگتا ہے
یہ بہت عام بات ہے ڈاکٹرز بھی اسکرین ٹائم کم رکھنے کا مشورہ دیتے ت
جی موبائل فون نے بچوں کی جسمانی سرگرمیاں بھی کم کر دی ہے
جی بالکل پہلے بچے میدانوں میں کرکٹ فٹ بال اور دوسرے کھیل کھیل کرتے تھے
لیکن اب بہت سے بچے موبائل گیمس پہ مصروف رہتے ہیں
جس کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہو سکتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ ہر بچے کو روزانہ کچھ وقت باہر کھیلنا چاہیے
جی ہاں میں بھی اسی بات سے اتفاق کرتی ہوں
موبائل فون کی وجہ سے لوگ اپنے گھر والوں کو بھی کم وقت دیتے ہیں
جی ہاں بالکل کبھی کبھی پوری فیملی ایک ہی کمرے میں بیٹھ ہے لیکن ہر شخص اپنے موبائل میں مصروف ہوتے ہیں
یہ واقعی افسوس کی بات ہے
جی بالکل موبائل فون ان سے تعلقات کا بدل نہیں بن سکتا
روبرو بات چیت کا اپنا ہی مزہ ہے
اور اسی سے محبت اور اخلاص بنتا ہے
موبائل فون کی وجہ سے نیند پر بھی برا اثر پڑتا ہے
جی ہاں اگر کوئی رات دیر تک موبائل استعمال کرتے تو اس کی نیند متاثر ہو سکتی ہے
اور پھر اگلے ہی دن وہ سست اور تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں
اس لیے ایکسپرٹس مشورہ دیتے ہیں کہ سونے سے پہلے موبائل فون سائڈ پر رکھ دینا چاہیے
موبائل فون پر غلط معلومات بھی پھیل سکتی ہے
بالکل ہر خبر یہ ویڈیو پر فورا یقینا نہیں کرنا چاہیے
ہمیں ہمیشہ معلومات کی تصدیق کرنی چاہیے
ورنہ افراط اور غلط خبریں سمجھ میں فتنا پھیل سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آج کی اتنی گفتگو کافی ہے
موبائل فون پرائیویسی کے حوالے سے بھی کچھ مسائل پیدا کر سکے